اللام علیکم
م السلام آپ ٹھیک ہوو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
شکر اللہ کب مبارک ہو آپ کو
سلامت کیوں
بہت ٹائم بہت آپ نے مجھے کال کیا
اچھا میں نہ مصروف رہتی ہوں آج کل
پتا نہیں کس چیز کے س اتنا مصروف جو ہم بھول گئے
ارے نہیں بولنے کی بات نہیں ہے وہ ایسے ہی کام پڑ گیا تھا مجھے اپنا ہی تو
ارے اتنا کون سا کام پڑ گیا جس وجہ سے آپ نے مجھے کال کرنا چھوڑ دیا
ارے نہیں نہیں آپ کوئی نہیں میں آج کل کسی کو کال نہیں کرتی ہوں
اچھا ایسا ہے
ہاں ہاں
چلو ٹھیک ہے اور سنا شکر اللہ کا آپ سنا آپ کے گھر میں سب ٹھیک نہیں
شکر اللہ کا یہ ابھی تک جاگ رہی ہے
اصل میں میں ہی برتن دھو رہی تھی نا ابھی یہ میرے پیچھے پیچے ہوتی ہے بیےچار
اس کو رزا نے آج شاید کاٹ لیا تھا
اور کیا لیکن ایک بات بولو نا مطلب ان کے پاس بھی دماغ نہیں ہے قسم سے چلو مانا کے بچ ج دونونوں ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نہیں بول ہوں کہ وہ بڑی ہے اس نے کیوں ایسا کیا وہ چھوٹی ہے ب بیچاری اس کو کیا پتا ہے میں کیا کرتی ہوں
ہاں یہ بات تو ہے
لیکن اب جو گھر میں بڑے ہیں ان کو تو پتاہ ہے نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اوپر سے میں بھی گھر میں نہیں پھی میں گھر میں نہیں تھی میں وہاں سے آئی میں نے اس کو دیکھا اس کو کیا ہو گیا تھا اس کو روتے روتے کیا ہو گیا تھا پھر میں نے کہا کیا میں نے اس کے اٹھایا میں نے بولا کیا بات ہے اس نے بولا کیا مجھے ایسے رزا بحر نے مارا میں نے کہا کیا کیا اس نے مجھے وہاں سے ٹانگ دکھائی اس نے اس کو ٹانگ ہی کھائی تھی اوپر سے انہوں نے چھوڑا تھا اس کو گیٹ کے پاس ایسے ہی نا روتے روتے ہی
ہ ہ
گیٹ کے پاس چھوڑا تھا یہ رو رہی تھی جب میں آئی میں نے اس کو روتے پھر میں نے لیکن ان کو فون کیا میں نے اس کو بولا کہ مطلب ا اس کو لگی بھی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی اس کو اندر تک ساتھ آنا تھا نا بولنا تھا اس کو لگی وہو یہ وہ ب رہی ہے وہاں سے مجھے نہیں پتا اس کو لایا ہے اس نے نا پفیری بہن نے
ہاں
اسی نے اس کو چھوڑا ہے گھر میں وہ ڈر گئی ہے
دیکھا وہ ہی نا
بڑے نہیں تھے کیا گھر میں مطلب اس نے چھوڑا ہے ان کو ان کو دیکھنا تھا نا وہاں کیوں کو کیا مسئلہ ہے
اور کیا مجھے اس کی ماما نے بولا میں کیا کچھ ان کو کھانے کے لیے لاؤں گی ہ کو اس نے کاٹا ہے
پھر وہ گئی ہے بازار فھر مت مطلبب انسان کیا کرے اب یہاں پہ یہ سامنے ہے تو
ہاں وہٹ کیا اب چھوڑو نا وہ بات بھی میں سوچتی ہوں کہ بچوں کے ستر بیٹھنا چاہیے
مجھے بولو یہ بات ہے پھر آپ دن میں آج کتنا کام کیا
آج دن میں میں نے
کتنا کم آیا
ابھی تو پتہ نہیں ایسے کام آیا کیا پھر ریجیکشن ہوتی ہے نا
نہیں پھر بھی مطلب کما کے کتنا رکھا
ہاں وہ بات تو ہے میں نے تو یہ کوئی ہضر
آج دن میں میں نے تین دن سے کوئی کام نہیں کیا ہے
ہاں آ پ تھی نہیں پھر سر درد ٹھیک ہوا
ہاں ہاں ابھی تو فرق ہے شکر اللہ کا ورنہ کہااں میں آپ کو کال کرتی میں نے سوچا چلو اب پوچھوں آپ سے کہ کیا کر رہے ہو
ہاں اچھا کیا
ہاں
اور
اور سناؤ آپ ہاں
بس ٹھیک شکر اللہ کا آپ نے کچھ نیا لایا
کیا نیا مطلب بازار سے
کپڑی ہاں
میں گئی ہی نہیں میں بیمار تھی میں نے کہا نا مجھے ساتھ میں بہت زیادہ بہت ن بہت زیادہ درد تھا اصل میں اصل میں پتاہ میں وہاں گئی نا پھر ہو تا ہی ہے مطلب اپنا بھی یاد تو ہے بوئی ہے میں نے رویا
اچھا
لیکن مجھے پھر سر میں اتنا زیادہ درد تھا نا مجھے نہیں لگتا میں نے اتنا سارا درد دیکھا ہے
ہاں بہ نا مجھے پتا ہے نا جب جاتے ہیں نا کہیں وہاں م کا ماحول آتا ہے تو اپنا یاد آتا ہے سب کچھ تو اس وجہ سے اور سناو
اور سناؤ
بس ٹھیک اللہ حفظ کا شکر اور جب اور سب گر میں دکھا رہے ہیں
آپ نے کیا بنایا تھا آج کھانے میں
آج ہم نے مٹر پیاز بناایا تھا اور کیا ہی کرتے آ وہاں کیا کھاتے گوشت سےٹانگ ٹانگ آ گئی
اور کیا آج ہر گھر میں ہے نا اصل میں وہی
ہاں ہاں ہاں اس ہاں
لیکن پھر جب باہر چلانا پڑتا ہے پھر تو کھاتے ہیں سب
ہاں اور کیا
ایسے کرتے ہیں سب نخرے
اور کیا یہ پتہ ہے اصل یہ ہے نا یہ بڑی عید ہوتی ہے نا یہ گوشت عید ہوتی ہے
ہی سب ہوتا ہے سب کیا ہوتا
کیا اٹھایا آپ نے شو رہا رہا ہے
بس ہو گیا
نہیں
میں نے تو کچھ نہیں اٹھا ہاں پتہ نہیں آپ کو کیوں آ رہا ہے اتنا
ارے برتنوں کے ساتھ کچھ کرتی ہو آپ
وہ تو میں نے نے ختم بھی کیا
اس میں بہت زیادہ یہ آ رہی ہے نوائس
مجھے پتہ نہیں پھر آپ کو ہی آ رہی ہے کچھ
سنا کا اور سناؤ
شکر اللہ کا آپ سناؤ کیا حال چال ہے کیا کرتی ہو آج کل کہاں جاتی ہو اچھا مجھے بلا مجھے بولو بات ایک
ہاں ہاں
ایزی کو کیا کیا پھر
ہاں ایزی کو تو اب کچھ نہیں کیا لائے نا پھر بھی کپڑے
میں نے عیدی کا بولا عیدی جی ہمم
یہ جی تو ہاں میں نے اکٹھی پھر یہ رکھے پیسے
اچھا
ہاں
پھر کتنا جمع ہے ابھی
ہوں گے یہی کوئی دس پندرہ ہزار روپیہ
چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے پھر بھی ہے
ہاں ہے شکر اللہ کا
مجھے تو خالی قرضہ ہوتا ہے خالی قرضہ لیکن میں لاتی ہوں نا کپڑے
اب زیادہ ہی کرتی ہوناا
ہاں
اب زیادہ ہی کرتی ہو
اور کیا اصل میں میں کپ دے جو لاتی ہوں نا اسی وجہ سے ہوتا ہے
ہاں ہاں ہاں یہ بات تو ہے
لیکن اب کیا کریں پھر کیا کرنا ہے ان پیسوں کا ابھی اب دل کہیں پہ مچل جاتا ہے
ہاں یہ بھی بات صحیح ہے
اپنے شوق پورے نہیں کریں گے مطلب کسی جگہ کوئی چیز دیکھتے وہ نہیں لائیں گے پیسے رکھیں گے جیب میں پھر کیا کرنا ہے ان پیسوں کا
ہممم ہاں یہ بات بھی صحیح ہے اب آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ یہ بول سکتی ہو لیکن جن لڑکیوں کی اب بھی شادی ہونے والی یا ابھی نہیں ہو رہ ہے ان کو سیونگ کرنا ٹھیک ہے
ارے ہاں ان کے لیے تو ہے ہی
ہاں اس کو ان کو جوڑ کے ہی رکھنی چاہیے پیسے
مجھے بولو سب سو ہو گئے
ہاں
خالی آپ جا گی ہو
ہاں
چلو ٹھیک
اورٹ کیا
اور سناؤ آپ
بس ٹھیک شکر اللہ
کتنا کام ہوتا ہے گھر میں
ہزار کام ہوتے ہیں
میں تو ابھی بھی برتن ہی دھو رہی ہوں
ہاں مجھے پت ہے آپ لوگوں نے لیے تھاان تھا ہاں
بہت لیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ب بھی ہے نا یہ بھی لیٹ آتے ہیں یہ ایک ایک کر کے پھر
ہاں اور کیا وہ آ گئی دونوں
ہاں آ گئی ہے پھر بڑے والے نے کھایا اور چھوٹے والے نے نہیں کھایا اس کے د میں میں نہیں کھاؤ گا پتا نہیں اس کو مت کھایا ہوگا باہر سے کو
ہاں اصل میں یہی ہے
اسے نہیں جا
چلو باہر یا گھر پہ تو انسان کچھ کھانا چاہیے آپ میں نے بولا کوئی بات نہیں اگر باہر ہی کھایا تو کوئی بات نہیں
ارے نہیں باہر کا کون سا صاف کتا
اب کیا ہی کریں ان کو اچھا لگا تو ان کی مرضی اور باقی ٹھیک ہوں
شکر اللہ تال آپ سنا
بس ٹھیک چلو اللہ انشاء اللہ کل ملتےئے ہیں
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ